اللام علیکم مرے بھائی کہاں غائب ہو یار آج کل عید کے بعد اسے تو شکل ہی نہیں دکھائی تم نے
وعلیکم السلام یار بس کیا بتاؤں یار گھر والوں نے اتنا مصروف کیا ہے کہ سانس لینے کی بھی فر نہیں مر رہی تم سناؤ یار تمہارا کیا حال ہے
م تو یار بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں لیکن تمہاری بات سن کر حیرت ہوئے یار گھر والوں نے ایسا کیا کام دے دیا تمہیں کیا تم نے گھر کا پورا نظام سنبھال لیا ہے
ارے نہیں یار ایسا ہوتا تو کیا ہی بات ت اصل میں امی اور ابو نے پور خاندان کو دعوت پر بلایا تھا اور جب گھر میں مہمان آنے والے ہ تو سب سے پہلے نشانہ گھر کے لڑکوں کو ہی بنایا جاتا ہے
تا ہے کبھی تم نام سے کلاؤ ت لے کر آؤ ک م پیچھے بھر تو دو رہ ہے ارے یار یہ تو یار ہر گھر کی کہانی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ تہوار آتے ہی اس لیے ہے تاکہ ہم جیسے دوستوں کی مٹھی گرم کرنے کے بجائے ٹانگیں توڑی جائے ویسے کھانے میں کیا بنوایا تھا تھا امی نے مجھے تو یار بلایا ہی نہیں تم نے یہ بہت بری بات ہے یار
ارے یار دعوت سے د بڑے بوھو اور رشتتے داروں کی تھی یار اگر تم آتے تو ان کی نصیحت سن سن کر یار پکی جاتے کھانے میں تو امی نے کمال ہی کر دیا تھا یاج بریانی تھی قورمہ تھا اور ساتھ میں یار وہ کھیر بھی تھی یار لیکن سچ بتاؤں مجھے تو سب سے سب سے زیادہ مزہ ان کچوریوں میں آیا جو ا نے صبح ناشتے میں بنائی تھی ت
واہ یار واہ بریانی کا نام سر کری میرے منہ میں نا یار پانی آ گیا چلو رشتے داروں سے سے تم نے بچا لیا یار لیکن میری دعوتبھی ادار ہے ہاں تیوہار کہاں مزہ تو تبھی ہے جب دوستوں کے ساتھ مل کر کھایا پیا جائے ویسے ہمارے باقی دوستوں کا کیا حال ہے ان سے کوئی بات ہوئی تمہاری
ارے ہاں یار کل ہی بات ہوئی تھی ایک سے وہ بھی اپنے گھر کے کاموں میں پھنسا ہوا تھا کہہ رہا تھا کہ اس کے بڑے بھائی کی شادی کی تیاری شروع ہو رہی ہے اس لیے وہ کپڑے سلوانے اور دکانوں دکانوں میں جا رہا ہے انی چیزوں میں مصروف ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اس دفعہ ہماری دوستوں کی بیٹھ ہونا بہت ہی زیادہ مشکل لگتا ہے مجھے
ارے یار یہ تو بہت نا انصافی ہے یار پورا سال ہم اس تہوہار کے انتظار کرتے ہیں کہ سب دوست ملیں گے کہیں باہر جائیں گے دھوم مچائیں گے اور جب وقت آتا ہے تو تو سب دوستی بول کے بول کر رشتہ داریوں میں لگ جاتے ہیں مجھے تو لگتا پتا ہے یار مجھے خود ہی کوئی نیا دوست ڈھونڈنا پڑے گا یار
ارے یار چھوڑو یار چھوڑو ناراض مت یار تمیں ہوتا ہے نا یار کہ پریوار سب سے پہلے آتا ہے ابا اگر دیکھ لیتے کہ میں تہوار کے دن گھر کا کام چھوڑ کر دوست کے ساتھ گھوم رہا ہوں تو انہوں نے اگلے ہی لمحے مجھے گھر سے نک کال دینا تھا پر میں تمہارے گھر گھر ہی آ کر
کر دا جان دیکھتا تو طریح دوست نے بات ارے یار بھائی تمہارے لیے میرے گھر ک دروزے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں یار لیکن شرط یہ ہے کہ تم امی کے ہاتھ کی بنی ہوئی کھیر ساتھ لے کر آؤ گے ویسے تمہارے ابا سے یاد آیا انہوں نے دفعہ عیدی کتنی دی ہے تمہیں کچھ بچت ہوئی یا سب کچھ خرچ ہو گئی ہے
ا د ایدی کی تو یار بات ہی مت کرو یار ام نے ابا نے جو عیدی دی تھی وہ تو اممی نے ایک کر رکھ لی کہ یہ یہ تمہارے جمع ہو رہا ہے جب ضرورت ہوگی تو لے لینا
ارے یار
آپ اب تمیں بتاؤ یار امی سے لی ہوئی رقم کبھی واپس ملی ہے یار کسی کو
ارے یار یہ دکھ صرف تمہارا نہیں ہے میرے بھائی یہ اس ملک کہ ہر لڑکے کا رونا ہے یار میری عیدی کا بھی یہی حال ہو آیا تھوڑے بہت جو پیسے بچے تھے وہ چھوٹ چھوٹے بھائی بہن نے ضد کر کے قبول کر لیے اب کیا یار اب حال یہ ہے کہ جیب بالکل خالی ہوئی ہے وہ دل میں باہر دل میں یار اب یہی چیز آ رہا ہے کہ کچھ کھاتا کچھ مزے دار کھاتا لیکن پیسے ہی نہیں ہیں آب کیا کر سکتے
ارے یار اگر ایسی بات ہے تو چلو ایک ترکیب سوچتے ہیں کیوں نہا ہم سب دوست مل کر اپنے پرانے دوستوں کو اکٹھا کرے اور ان سے کہیں کہ سب تھوڑے تھوڑے پیسے نکالے اس طرح ن ہم سب مل کر کسی اچھی جگہ جا کر مزیدار کھانا کھا سکتے ہیں گول گپے چاٹ یا پھر ٹھنڈی ٹھنڈی کلفی کھائیں گے یار
ترکیب تو میرے بھائی ترکیب تو بہت بہترین ہے لیکن ان کنجوسوں سے پیسے نکلوانا آسان کام تو نہیں ہے انہوں نے آنے سے پہلے ہی کہہ دینا ہے کہ بھائی میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے تمہیں تو پت ہے ہمارے دوست کتنے بڑے اداکار ہے جب پیسے دینے کی بات آتی ہے یہ تو آپ کو پتا تائی ہوگا
ارے یار یہ بات بھی تمہاری بالکل صحی ہے یار جب کھانے کی بات ہو تو سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور جیب اور جب بل دینے کا وقت آئے تو سب سے تو سب کے سب پریوار کی مصروفیت کا بہانا بنا کر کھسک لیتے لیکن اس دفعہ ہم انہیں چھوڑنے والے تو نہیں ہیں میں انہیں کل ہی کال کروں گا اور کہوں گا یہ میری طرف سے دعوت ہے لیکن جو آئیں گے تو انہیں ہم ایسا چوکا دیں گے یار
ارے یار تم بہت یار چالک ہو یار یہ دعوت والا بہانا بہت کمال کا ہے چلو یار کھانا تو ہو جائے گا لیکن یہ بتاؤ کہ تہوار پہ تم نے نئے کپڑے کتنے بند
ارے یار کبڑ
میں نے میں نے پہلے رکویا میں نے تو دو کرتے سلوائے تھے یہ تو سمجھاؤ یار میں نے دو کتے سرگائے تھے لیکن گرمی کی وجہ سے پہنے ہی نہیں گئے
ارے یار معذرت چاہتا ہوں یار بیچ میں بولنے کے لیے چلو یار کوئی بات نہیں میں نے تو صرف ایک ہی کرتا سلوایا تھا وہ بھی سفید رنگ کا اب کہہ رہی تھی کہ تیوار کے دن سفید رنگ بہت بالو لگتا ہے کچھ اچھا نہیں لگتا لیکن جیسا کہ تم نے کہا گرمی اتنی تھی کہ دوپہر تک کورتا پسینے سے ار چاروں بور ہو گیا تھا اور مجھے واپس اپنے پرانے کپڑوں میں آنا پڑا ہے تہوار کا اصلی مزہ تو سردیوں میں آتا ہے
بالکل یار بالکل آپ نے صحیح کہا تہوار کا مزہ تو سردیوں میں ہی ہے سردیوں کے تہوار کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے گرم گرم گاجر کا حلوہ
ہاں یار گاجر کا حلوا تو مجھے بڑا پسند ہے
ہاں وہی گاجر کا حلوہ کھانا دوستوں کے ساتھ رات کو باہر بیٹھ کر کر وہ چائے پینا اور سردی کی دھوپ میں وہ چاٹ چیٹ پر بیٹھ کر اب باتیں وغیرہ کرنا ابھی تو صرف پ یار سوچ کر ہی سکون مل رہا ہے
ہاں یار یہ تو صحی بات ہے سدیوں کو یار جنت ہوتی ہے ویسے تمہارے گھر پر تیوہار کیسا جا رہا ہے تمہارے چاچا اور تایا لوگ آئے تھے یا تم لوگ تھے گھر گئے تھے
ہمارا تو یار گھر تو اس دفعہ پورا میلہ لگا ہوا تھا یار چاچا کے بچے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا کبھی کوئی چیز توڑ رہے ہے کبھی دیواروں پر رنگ پھینک رہے ہو مجھے تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھنا پڑا تاکہ وہ میری چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا
ارے یار ارے ار چھوٹے بچے تو ہوتے ہی آفت ہے لیکن لیکن سچ بتاؤں تو ان کے بغیر یار تہوار میں کو رونق بھی نہیں رہتی جب تک گھر میں شور سے ا نہ ہو ایسا لگتا ہے لگتا ہی نہیں کہ کوئی خوشی کا دن ہے ہمارے گھر میں یار ہمارے گھر میں بھی جب تک سب بہن بھائی مل کر ہنسی مذاق نہ کرے دن ار پھیکا لگتا
لگتا ہے ارے یار یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی پریوار کے ساتھ ہی تو ہر دن سچا لگتا ہے لیکن دوستوں کو دوستوں کا اپنا ایک الگ مقام ہے جو بات ہم آپس میں کر سکتے ہیں وہ گھر والوں کے سامنے تھوڑی نہا کر تھوڑی نہ کر سکتے
ہاں آارے تو صحی کہہ رہے
اب اب مجھے یہ بتاؤ آپ تمہیں ہی دیکھ رہو ہو یار تم سے بات کر کے میرا آدھا سر سر درد دور ہو گیا
ارے یار یہ تو آپ کا بڑاپن ہے چلو یار کوئی بات نہیں لیکن یار اب مجھے جانا پڑے گا میری امی میرے کو بلا رہی ہے تب سے چلو یار اپنا خیال رکھنا اور اپنے گھر والوں کو میرا سلام کہنا چلو اللہ حافظ میرے بھائے
ہاں ہاں کوئی بات نہیں اللہ حافظ اللہ حافظ